السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
بھائی جان کیا بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بڑھیا ہوں آپ کیسے ہو آپ سنائیں گے
بس الحمد اللہ بڑھیا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان گھر میں بھی سب ٹھیک ہے تو کیا کر رہے ہو آپ
بس بیٹھا تھا ابھی کھانا ہو گیا تو بیٹھا تھا آپ نے کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی کھا لیا چلیے بڑھیا ہے پھر تو آپ مجھے پہلے بولے میری آواز اچھی سے آ رہی ہے شور و اور مت آ رہا ہے کچھ
نہیں ابھی شور آ رہا تو اب اچھے سے آواز آ رہی ہے
چلے بھائی ٹھیک ہے پھر تو میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ڈرائیونگ پہ ٹھیک ہے ہاں تو آپ میں بتا دوں کہ آج کل آپ کو تو پتا ہی ہے کتنے سارے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیوں کہ مطلب کہ میجورٹی ڈرائیورس کو پتا ہی نہیں ہے ڈرائیونگ کیسے کرنی ہے ٹریفک رولس کون سے فالو کرنے ہوتے وہ اوور اسپیڈ کرتے ہیں اوورٹیکنگ کرتے جس کی وجہ سے پھر ایکسیڈینٹس ہوتے ہیں نا تو آج ہم تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے تو ڈراوئنگ ہماری ڈرائیونگ ہماری ڈیلی لائف کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے تو آج کے ٹائم ہے لوگ کار بائک بس اور ٹرک چلا کر اسکول آفس اور مارکیٹ اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں ڈرائیونگ صرف ایک شکل نہیں بلکہ ایک بڑی رسم پانسبلٹی ہے میرے بائی تو اگر ہمیں اچھی طرح اور رولس فالو کرے ڈرائیونگ کرے ٹریفک رولس فالو کر کے تو ہم اپنی اور دوسروں کی جان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں ہے نا ہاں تو آپ بھی فرمائے کچھ خاص چی بھی ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا تو ڈائیور کو بس گاڑی نہیں چلانی اس کو اور اس کو سارے ر رولز فالو بھی کرنے ٹریفک رولس فالو کرنے ہیں لوگوں لوگوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے
ہاں
اپنی زندگی اپنی زندگی کا خیال بی رکھی لوگوں کو بھی دوسرے کے زندگی کا خیال رکھے چیکہ دیکھو بھائی جان دیکھو بھائی جان
ہاں ہاں
وہ اس کی خود کی زندگی نہیں ہوتی اس کی زندگی سے بہت سارے لوگ جڑے ہوتے دیکھو فیملی گھر والے دوست ہے نا بھائی جان
آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے تو اسی کے ساتھ س آج کی آپ کو تو پتا ہی ہے آج کل بزی لائف چل رہی ہے سبھی کی سب اپنے اپنے کاموں میں ہے تو آج کی بزی لائف میں ڈرائنگ سے ہمارا بہت ٹائم بچ جاتا ہے وہ آپ کو تو پتا ہی ہوگا کیونکہ آج کل تو ہر کسی کے پاس گاڑی بائک اسکوٹر کچھ نہ کچھ تو ہے ہی تو اگر کسی بھی کو ایمرجنسی ہو جیسے ہسپتال جانا ہو کسی اور ضروری کام کے لیے جلدی پہنچنا ہو کسی ضروری کم سے مطلب کہ ہمیں کہیں جانا ہو جیسے کئی بار جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے اس ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے پھر ایمبولینس آپ کو تو پتا ہی ہے اس اسی کا استعمال کر کے ہم جلدی سے جلدی پہنچ جاتے ہیں کئی بار اس کئی بار اس سے اس پیشنٹ کی جان بھی بڑھ جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان ہمیں سیف ڈرائیونگ یہ کرنی چاہے تو سیف ڈرائیونگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا ہے یہ سیف ڈرائیونگ تو سیف ڈرائیونگ کا مطلب مطلب ہے کیا ہمیشہ ٹریفک رولس فالو کرے اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھے سیٹ بیلٹ ضرورہ لگائے اور بائک چلاتے وقت ہیللمٹ پہنے تو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون موبائل فون یوز نہ کرنا چاہیے تو کیونکہ صرف ایک چھوٹی سی لاپرواہی بھی بڑی ا جنگ کا سوب بن سکتی ہے
جی بھائی جان بے شک
میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے سیفٹ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا تو دیکھو میرے میرے حساب سے تو جو ڈرائیور ڈرائیونگ کرے تو اس کو سلو ڈرائیوری میں چلنا چاہیے کیونکہ دیکھو بھائی جان آپ کو پ آپ کو پت ہی ہے کہ خالی سیٹ بلٹ بس دکھانے کے لیے نہیں ہوتا اس کو پہننے کے لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ دیکھو
ہاں بھائی جو
کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہماری سیفٹی کے لیے ہے نا بائی جان
ہاں بائی جان
تو جو بائک والے بائک چلاتے ہیں ان کو ہیلمٹ پہنا ضروری ہے کیونکہ ٹریفک رولس فالو کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان ہاں اب ائی تو اسی کے سات سات روڈ پر ہمیں ہمیشہ ڈوسوں ڈرائیورس کی مطلب کہ پریزیڈنٹس کا بھی پریزنس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیکہ زیورا کراش جو ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں سلو چلنا چاہے پہلے لوگ کواس روڈ کراس کر دینا چاہی کیا ہوتا مطلب کہ اس سے ہم سیفٹی کے ساتھ چلتے ہیں مطلب کہ اور کیا انڈیکیٹرس کا ہم صیح سے یوز کرنا چاہیے اس طرح روڈ پر سبھی کے لیے صیف کی اور آسانی ہوتی ہے تو ڈرائیونگ کا ڈرائیونگ کے دوران غصہ یا جلدی دکھانا بالکل ٹھیک نہیں ہے کبھی کبھی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے لیکن ہمی صبر سے کام لینا چاہیے تو جلدی کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کے چانسز بڑھ جاتے اس لیے ہمیشہ آرام سے اور سوچ سمجھ کر گاڑی چلانی چاہیے
جی بھائی جان جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا تھا آپ نے میں بولا تھا کہ ایمبولینس کا مجھ میں نے کبھی کئی کئی بار دیکھا ہے کہ ایمبولینس کو راستہ ہی نہیں دیتے ہیں
ہاں ہاں آپ نے بہت اچھی بات کی
نا چاہیے کہ دیکھو ایمبولینس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کی جان بھی ہو جا سکتی ہے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ایمبولینس آ رہی ہے تو اس کو جگا دیا جائے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی والے سائڈ ہی نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں ایمبولینس کو تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیں کہ وہ گاڑی کو سائڈ دے کیونکہ اس سے اس سے اس کی جان بچ جائے گی ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ گاڑی چلانے سے پہلے اس کی کنڈیشن بھی ہمیں چیک کرنی چاہیے کیوں کہ بریک ٹائرز لائٹس اور مرس ٹھیک ہونی چاہیے اگر ویکل کی سروسنگ ٹائم پر نہ ہو تو سفر زیادہ ف اورل ہوتا ہے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا تو ہمیں ایک بار مہینے میں ایک بار ضرور چیک کرنا کروانی چاہیے گاڑی کیونکہ دیکھو یہ مشینری ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو انجن آئل انجین اوئل یہ مبلیل چینج ضروری چینج کرنا بریک شوز
بھائ جان ہاں بھائی جان تو آپ ان لوگوں آپ ان لوگوں میں میرے من میں ایک سوال تھا آپ ان لوگوں پہ کیا بولنا چاہتے ہیں جو زیادہ تر ٹرک والے شراب پیتے گاڑی چلاتے نشہ کر کے گاڑی چلاتے تو ان پہ کیا بولیں گے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا دیکھو جو ٹرک والے ہوتے ہیں وہ شراب پی کر ٹرک چلاتے ہے تو کبھی بھی آنکھ بھی ہو لگ سکتا ہے تو کبھی کچھ بھی ہو سکتی ہے دیکھو شراب ایک نشہ ہے اس پہ اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کب کب کیا ہو سکتا ہے تو تو ان کے لیے کوئی قانون اچھی سی کاروائی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے چیکنگ ہونی چاہیے یہ شراب اس کے گاڑی میں شراب مت ہے یہ شراب پی کے گاڑی مت چلاتے ان کے سخت سخت کاروائی ہونی چاہیے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان آپ نے اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کے بھی میرے بھائی بہت سے فائدے ہیں اس سے ہم ہمیں آزادی ملتی ہے ٹائم بچ جاتا ہے ہم زیادہ تر نہیں تھکتے جیسے ہم کئی بار کیا ہوتا تھا مطلب ہاں تین سال پہلے ہم زیادہ بل چلتے تھے سے ہم تھک بھی جاتے تھے اور جب جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا تھا پھر مطلب بیچ میں ہی راستے میں ہی چل چل کے تھک جاتے تھے وہاں پر کام نہیں کر پاتے تھے تو آج ہمیں اس سے آزادی ملتی ہے ٹائم بچ جاتا ہے اور ہمیں آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں لیکن اگر ڈرائیونگ کیئر لیس طریقے سے ہونا میرے بھائی تو ایکسیڈنٹ تو ایکسیڈنٹس انجوریز اور کبھی کبھی جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے ہر ڈرائیور کو ایک ذمہ داری اور سمجھداری سے کام لینا چاہے اور گاڑی کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے تو میرے حساب سے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کیونکہ دیکھو ڈرائیور ڈرائیور یہ مشینری پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کیا اکثر دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ لوگ سڑک پہ بیچ میں سے چل رہے تھے گاڑی والے کو سائڈ ہی نہیں دیتے ہیں ہے نا بھائی جان
بہت ہی اچھی بات ہو ہے
تو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ دیکھو ڈرائیور پہ ساری رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے ہے نا بھائی جان
ہا ہا
تو کئی بار کئی بار جہاں پر سڑک پہ سکول پہ سڑک کےہ سکول ہوتے ہیں وہاں پر سپیڈ بریکر لگانے چاہیے میری نظر سے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ مائنروں کو گاڑی دیتے ہیں چھوٹے چھوے بچوں کو گاڑی دیتے ہیں ہمیں مطلب کی اتنا بھی کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کا بھی دھیان رکھ یہ میچ ور نہیں ہوتے تو یہ تیز ہی چلیں گے تو کبھی کبارٹھوک دیتی ہیں اس سے زیادہ سے زیادہ ایککسیڈنٹ ان کی جان کا بھی خطہ ہوتا ہے اور گھر والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں مان لو کہ سوچنا چاہیے کہ ہم ہمیں ہمارے بچوں کو بھی خطرہ ہے دوسروں کو بھی خطرہ ہے جوڑو توہ
ہاں تو لو تو گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا گاڑی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ ین ایجر ہوتے ہیں دیکھو گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ادا مطلب ایٹین سال جو ایٹین سال کا ہوتا ہے نا تو اس اس کو لائسنس اپلائی کیا ہے تو ان ان بچوں کو گاڑی نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ جر ہوتے ہیں تو یہ گاڑی تیز چلاتے ہیں تو میرے ان کے گھر والوں پہ ہی کوئی قانون ہونا چاہیے فائن لگنا چاہیے
ہاں ہاں ہ تو ہم ہاں بھائی آپ نے بھی صحیح کہا تو اسی کے ساتھ آپ نے اس سے پہلے بھی صحیح بات کی تھی لوگ بیچ میں چلتے ہیں سڑک کے بیچ میں ہارن بھی بچاتے ہیں پھر بھی وہ ہٹتے نہیں ہے تو پھر جب ان کو ٹکر آتی ہے تو پھر بولتے ہیں اس گاڑی والے کی غلطی ہے ان کی غلطی نہیں ہوتی کئی بار لوگوں کی ہی غلطی ہوتی کہ وہ اچانک سے مطلب کہ سڑک کراس کر دیتے ہیں دوڑ دوڑ کے پھر اس کی کئی بار ڈرائیور کی بھی غلطی نہیں ہوتی اس سے مطلب کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہے اور مطلب کہ گاڑی والوں کو بھی سمجھنا چاہیے سیف ڈرائیونگ کرنی چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ ایک امانت اور ذمہ داری ہے ہمیں ہمیشہ ٹ ٹریفک رولس کو فالو کرنا چاہے سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا یوز کرنا چاہے موبائل فون سے بچنا چائے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جب ہم کرتے ہیں تو صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی فیملی فرینڈس اور سوسائٹی بھی کی حفاظت کر میں تو اسی کے ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے بات کی آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائے مجھے بھی چاہے ماڈل پہنچ جاؤ تو یہ بہت بڑی بات رہے گی
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھا کیا ان شاء ال میں آ کے پہنچاؤ گا اپ فرینڈ اور دوستوں کو گھر والوں کو بولوں گا سیف ڈرائیونگ کرنی چاہیے ہے نا بھائی جان رولز کا استعمال کرنا چاہیے ٹریفک رولز کا استعمال کرنا چاہیے ہے نا بھائی جان
آپ نے بھی بہت اچھی بات کہ تو اسی کےساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے ان شاءلہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی مجھے ہاں بھائی جان تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھے
جی بھائی جان تھنک يو